برابر کا تا ہو
وعلیکم السلام کیا ہوا ہے
کچھ نہیں بیٹھے ہیں بس بچوں کو تیار کر رہے ہیں
اچھا اتنے سمے آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں
ابھی ہاں نہیں ابھی بچے اسکول پے بھیجے تھے اب ٹائم ہو گیا اب آنے کا ان کا تو انہیں کا انتظار
اچھا کھانا وانا بنالیے
ہاں کھانا آج دعوت ہے ہم لوگوں کی باجی کی طرف
بریانی بن رہی ہے
ہاں آپ کو کیسے پتہ
اب اپن دو پہر میں بریانی ہی بنتی ہے نا
ہاں ہاں آج بریانی بن رہی ہے باجی کی باجی کی یہاں
بریانی کے ساتھ اور بھی کچھ چیز کا اہتمام ہے کی میٹھے ویٹھے کا کس سادی سادی بریانی بن رہی ہے
اب یے تو وہی بنا رہی ہیں جو دعوت دی ہے وہ کیا بنائے گی ان کے ساتھ میٹھے کا بی کا انتظام ہے یا پھر ایسی رائتہ تو رکھیں گی ہی بریانی کے ساتھ میٹھے میں تو کچھ پتا ہے ہاں سب کی بریانی اچھی بھی نہیں لگتی
ابھی بکرہ عید کے سمے تو کتنا گوشت رہا کتنا انسان سب کچھ کھایا
صحیح بولے بہت بکرے بکرہ عید میں سب سے زیادہ گوشت رہتا ہے تو اسی کو بناؤ کھاؤ اس سے اچھا بہت ساری بن جاتی ہیں ڈیشیس چاہے جیسے بنا لو کباب بنا لو بریانی بنانا ہو مسٹو بنانا ہو جیسے ہی بنانا سالن والن اپنے حساب سے بنا بنا کے کھاتے رہتے ہیں
صحیح بات ہے اسی بہانہ قربانی جس کے گھر میں ہوتی ہے نا سب کچھ بن کے ہو جاتا ہے
آمہم بٹ بھی جاتا ہے خود بھی کھا لیتے سب جگہ ہو جاتا ہے اور آپ کے بچے آئے گے اسکول سے
نہیں نہیں بس ابھی ان کی چھٹی ہوئی ہوگی وین والے بھی کیا گئے ہیں آدھے گھنٹہ ٹہ لگتا تھوڑا سا دور پے ہے سکول
اچھا اور بچے ٹھیک ہیں
جی جی ایک تو سو رہا ایک تو اسکول
جی کیا بولیے
ہم کہے ایک سو رہا ایک اسکول گیا ہے
ہیلو
ہاں اور آج کا موسم کیسا ہے آپ کے ادھر
بہت اچھا موسم ہے بارش ہونے والی ہے
کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے
اچھا ہاں یہ بات صحیح ہے ہے اور سفر کے لیے بھی تھوڑا پیسے ویسے ہو تب تو سفر کرنے میں مزہ آئے پ سفر کا
یے موسم ہے پہاڑوں پے گھومنے جاؤ ندیوں میں کے پاس جاؤ گھومنے اور سفر کرو آؤٹنگ پے جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ گھومنے میں زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اپنے کزنس رہتے ہیں
زیادہ ہاں صحیح بولے فیملی کے ساتھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے سب لوگ جب فیملی ساتھ رہتے زیادہ اچھا تھا ہاں انہیں کے ساتھ اتنا زیادہ کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی
ہ صحیح بول رہی ہیں اپ اور آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں ہ
ہماری فیملی میں میں ہوں ممی پاپا بھائی بھابھی میرے دو بچے تیجے ابھی ایک بھائی کی شادی کرنی ہے ابھی اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں
چلیے پسند میں آئی آپ کو لڑکی کنی پسند آئی ہے
لڑکی تو پسند ہے ب لڑکی کے ساتھ ساتھ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے
صحیح بول رہی ہیں اپ شادی ایک دن تو تھوڑی نہ ہوتی ہے
ہاں ممی جوٹیس
لڑکی سے پوچھا اپ نے کھانا وا بنات بنتا ہے اس سے
یہ میں نے نہیں پوچھا میری بھابھی بغل میں بیٹھی تھی وہ پوچھی ہے کہ
کھانا کہ نا کھانے کی سب کے دل کا راستتاہ کھانے سے اکر ہی جاتا
ہاں یہ بات ہوگ بنا اچھا ہی بناتا ہ گی دکھ تو اچھی رہتی ہے دھ کو بنانے میں دنی کیسے بناتی کیسے نہیں نہیں بنے ہاں
کیا ہے نا فیملیز بڑی بڑی رہتی ہے نا تو فیملی کے حساب سے انسان کو اپناا سر ہے کہ سب کچھ ایڈجسٹ کر لیں
صحیح بول رہی ہیں آپ
اور آپ کے کزن لوگ ہیں
جی
ہم کیا آپ کی فیملی میں آپ کی کزنس ہوں گے آپ کے چچا ہوں گے آپ کے بڑے پاپا ہوں گے
ہاں ہاں بہت ساری کزنس ہیں بردر سسٹر بہت سارے لوگ ہیں سب دیکھی فیملی ہم لوگھ ہے ممی پاپا سب د بہت بڑی فیملی ہو جاتی ج تو اچھا بھی لگتا ہے ہاں اچھا بھی رہتا ہے
سب کے ساتھ گھومنے جائیے سفر پہ تو اور اچھا لگتا ہے
ہاں سب کے ساتھ گھومنے جاؤ تو اور اچھا رہتا ہے سب اکٹھا کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی بس فیملی والے اتنے سارے رہتے ہیں کہ انہیں میںتے ہیں انجوائے کرو مستی کرو ٹائم کٹ جاتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ز بہنوں کے بچے ہیں تو ان میں بھی ٹائم کٹ جاتا ہے
تو یہ بچوں کے ساتھ تو اچھے وقت انسان اپنے اپنا بچپن جی لیتے ہیں
ہاں ہاں
اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہے بتایئے نہا وہا لی
نہیں ابھی نہیں بس اب جائیں گے ہی تھوڑا سا ہماری ممی لوگ ہیں دلی سے آرہی ہے نا تو وہ لوگ اپنی تیاری کر رہی تھی تو بس انہیں کی انہیں کو دیکھ رہے تھے میرا بھیا بھی اٹ گیا تھا اب اس کو سولانگے ابھی اب جا رہے نہائیں گے پھر نماز پڑیں گے پھر دعوت ہم لوگ کی بھی دعوت
اچھا تو اچھا اچھا اور بھیا آپ کا بھی کتنا سال کا ہے صاری کتنے مہینے کا
چھوٹا والا بھی تین مہینے کا ہے بڑا والا تو ماشاء اللہ جولائی میں سات کا پورا ہو جائے گا سات سال کا
ماشاء اللہ دونوں بچے بہت اچھے ہوں گے آپ کے
جی اللہ کا شکر ہے نہیںے
ہاں اللہ کا شکر ہے صحیح بول رہی ہیں
چھٹی پڑے گی نا تو اپنے بچوں کے سات گھومنے جائیں گے یہ موسم میں گھومنے کا مزہ ہی الگ ہے
کہاں جا رہی ہیں گھومنے چھٹی پڑے گی تو چلیے سورج چلتے ہیں سب کوئی ساتھ میں
ہی سورت سورت میں ہاں آپ کے بھیا بہت چھوٹا ہے آس پاس کہیں پہ بھی سوچیں گے سورت کو
آس پاس تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی باہر نکلو تب تو اچھا لگے گا
ہاں ارے میرا بھیا پڑھتا ہے نا آپ اس کو اتنی چھٹی نہیں ملے کہ لمبا جائے ہاں آس ہی پاس آپ ہی آ ہی پاس جا سکتے ہیں زیادہ دور نہیں جا سکتے
ہلو چھٹیوں میں ہی باہر جا سکتی ہیں
ہاں یہ جب وہ گرمی کی چھٹیں رہی ت اس باری گرمی کی چھٹی تو میری پوریی ڈیلیوری ہو گئی تو اس میں نکل گئی کہیں نہیں جا پائے اب میرا بھیا ہی چھوٹا تھا بہت اس کی طبعیت بھی خراب ہو گئی تھی
نہیں چھوٹے بچے کے لیے بہت کیئر کرنا پڑتا ہے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ بول نہیں پاتے نا ان کو ہاں بہت ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے بھی بچے جلدی بولتے نہیں تو خود ہی
کیک کھانے بھی بہت نخرے رہتے ہیں یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے ان خود سے باہر کا کھانا فاسٹ فوڈ ہی پسند آتا ہے
سہی بولے یہی چیز نقصان کرتی ہے اور باہر کا کھانا نقصان رہتا ہے بچوں کو
ہاں تو ماں ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے نا ہم اپنے بچوں کو
ہاں صحیح کیا ان کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے اپنے بچوں کو وہی چیز کی نا جو ان کے لیے صحت کے لیے ان کے لئے اچھا ہو
وہ ہم ہی بتائیں گے باقی بچوں کو تو اچھی ہی لگتا ہے پاچاؤمین پیزا برگر لیکن یہ سب چیزیں نقصان دیتی ہیں ڈوسا تو پھر بھی ٹھیک ہے وہ فرمنٹیڈ ہوتا ہے تو وہ اتنا لائٹ ہوتا ہےکچھ دقت نہیں ہے اچھاچھا یہ بریڈ آئٹم جو رہتے ہیں نا یہ مئی تو کہتی تھی بہت نقصان کرتے ہیں اور یہی میں آج کل بچھ چپس اب وہ ہیں ان کو یہی چاہیے کھانے کے لیے
بچوں کو ہری سبزیاں زیاد
ہاں ہری سبزیوں کو بچوں کو کھانا ہے نا کھلانا ہے نا تو بچوں کو بس یہ بتا ہے کہ بھائی دیکھو اس میں پروٹین اس میں منرلس میں وائٹامنس ہیں ان کو اس طرح بتائے نا تو وہ کھائیں گے ہمارے جب پاپا تھے تو ہم لوگ کو جب چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ایسے ہی بتایا کرتے تھے کی اس کو کھاؤ اس سے یے ملے گا باڈی کو اس سے یے بینیفٹ ہے تو کھانے میں اچھا لگتا ہے
صحیح ہے کہ جو ماں باپ سکھاتے ہیں بچوں کو بچے وہی چیز فالو کرتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو وہی چیز فالو کرائے
انشاء اللہ
جی جی اور
اور اور سب ٹھیک ہے بس توپاہر میں سب کوئی اپنا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں
یہ دوپہر میں سب کام ہی سے بزی رہتے ہیں سب اپنے اپنے کام میں رہتے ہیں
صبح کا ٹائم تھوڑی مشغولیت کا رہتا ہے پھر ایوننگ میں تھوڑی سی راحت رہتی ہے ابھی بچے بھی اسکول سے آتے ہوں گے ان کا بھی ویٹ چل رہا ہے
پھر مصروف ہو جائیں گی اسکول
اب بچوں کو تو ماں ہی چاہیے ہوتی ہے نا اب وہ اتنے ببچھڑاے صبح سے جاتے ہیں تو ان کو پیمپر کرنا ہی پڑ جب وہ آتے ہیں تو آج بہت صبح ناٹک کر رہا تھا میرا بھائی یے بھجانے میں ان کے کزنس لوگ آئے ہیں نا تو بولا تھا میں نہیں جاؤں گا پھر وہ پھر اس کے پاپ پا ان کے کزن ہی چھوڑنے گئے تھے اس کو اسکول کیونکی وین والا کیا ہے نا کو ایک گھنٹہ کے لے جاتا ہے اس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہم نے کہاج پاپا کے سات چلی جائے گی تھوڑا آپ کو ٹائم مل جائے گا اپنے کزن کے ساتھ
ہاں یے وہی ہے جو کی جہا کزنس رہتے ہیں سارے تو پھر بچے لگوں کو اسکول جان میں تھوڑا سا نٹک
جی اور اسکول گئے تو پھر باہر اسکول کے پارک میں کھیل رہے تھے دونوں کافی دیر تک اور ان کو اسکول ڈراپ کر کے آ گئے ہم آتا ہی ہوگا دو بجے تک آ جائے گا انشاء اللہ
ہمم پھر اس اس آپ تو مصروف ہو جائیں گے بچوں کو کے نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا کھلانا
اسکول بھیج تے صبح لیکن ایک بار اور نہلا دیں گے گرمی اگر اس کو لگے گی تو
جی اور اور سب بڑھیا ہے جی الحمد للہ ہمارے گھر میں سب اچھے ہیں سب کو یہ ہم لوگ بھی گھومنے آئے ہیں اپنی بھابھی کے گھر میں
اچھا اچھا
رکیں گے آج پھر کل جائیں گے
جی جی رکیے کیوں جا رہی ہیں رکے رہیے ابھی کچھ دن اور
ارے پاپا کو چھوڑ کے آئے نا تو اسی لیے جانا پڑ وہ نہیں آتے پاپا جلدی وہ بولتے ہیں نہیں آتے جلدی بولتے ہیں کی میں گھر ہی میں ہی سحیح ہے
ہاں آ جاتے ہیں ویسے بھی کم ہی گھوم پاتے ہیں بزرگ لوگ
وہ بھی نہیں آیا تو اس لیے ہم اگئے انہی کے لیے لڑکی دیکھنے گئے ہاں لڑکی تو بھی اچھی لگی ہے بس یے کہ اس کے گھر ہی میں تھوڑی ڈیکت ممی اب گھر میں جا کے سمجھیں کیا کیسا ہے جیسا جو ہوگا پھر بات اسکے بعد آگے بڑے
جی جی اللہ پاک آپ کو کمیابی دے اس کا جہاں نصیب ہوتا ہے اللہ آپ اس کو وہاں ملا دیتے صحیح ہے چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ پاک دوبارہ آپ سے بات کرنے کی توفیق عطا فر
مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ملوں گی لیکن آپ سے ایک بار ضرور
جی چلیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا
کے ساتھ